کیا ہوام یہ کیا حالا
السلام علیکم بھائی جان ہیلو
وعلیکم السلامیہ جی
کہاں ہے بھائی جان ہلو ہلو آواز رہاائے ہلو بھائی جان
ہاں بھائی
آواز آ رہا ہے بھائی جان
بیگم گ ہاں ہاں
بڑھیاں
ہلو
کہاں ہے بھائی جان ہلو
آواز جئی تھا
ہوں ہوں ہ ہوں
بیگم کے کیا حال چال
بڑیا بڑیا پراؤ تائی یہ
اسے نارمل بھی بات کر سکے ہیں آپ ایسے مطلب سب خریے پتا ہ
یہ اللہ حا بسم اللہ ہلو
آواز نہ ہو جائے ا کارے
آو تھا وہ ہلو کہ جان کیسے کرتی ہلو
بولا ت ہ نا ہ
ہوں ہوں
کیوں لڑکیاوں سے پھر بات چیت بند ہو گیا
کا ہے
اپنا باشا میں بھی بات کر سکیں ہیں ایسا ضروری ن ہے کہ ریکارڈ کر کے تھوڑید سن تو
کا ہو گیا
بند ہو گیا بس
چٹ چالو کیا تھا
بیچ میں چالو کیے تھے پھر بند ہو گئے پھر ایک دن گھومنے گئے
ہوں
وہ پہاڑی مندر
ہاں
پھر بند ہو گیا اگلا دن سے بھگوان اللہ پاس جانا پڑے گا
کہاں سے ہوتا ہو کہ میٹرو کے لوگ کی
ارے ایسے مذاق مذاق میں جیسے ایک بار بول بول رہا تھا کہ ہم کو کھانا بنانے نہیں آتا ہے
تو رہا
نہ خود کے اسے
اچھا
تو کہ لے کہ تب کیسے ہوگا کھا تو بناؤا پڑے گا نا ایسے تو ایسے بولا تھا کہ تم بھید بھؤ کرتے ہو یہ لڑکی ہے تو یہ کانا بنائے گی یہ لڑکا ہے تو نہیں بائے گا یہ ایسے ویسے
نہیں کہلے کہ تو باپ کا ٹیکا لگا بچا سالی ہمیں بار کھیے باو
اور ایک بارگر بہن بہن ہو مطلب دونوں ہسٹل میں رہ لوڈو کھیلا وہ ہم نمبر لے ہے م سب ایے کھیلاا آن لائن تو لڈو یا میسج کے لیے ہیلو
ہوں
سے ہم کتیا لکھ دے منے ایسے مذاق میں لکھ لے مطلب مذق کرالے وسے
ہوں
کوئی مطلب ہم دنوں کے بیچ کوئی دقت نہیں تھا ہو بہن آؤ گا تو بولو تو ہے کتیا بول دی ت یہ نہیں ہے وہ بچی ہے یہ وہ تم بھی بول دوو گے وہ بول د گی اس لیے تم بھی بول دو گیے تم بھی بول دو گے
ایک کے لے چوڑا دے رنڈا با کے ساتھ
تو نہیں نا
ہو تو کہاں کہاں بعد میں تو سب
نہیں تو لڑک لڑکی بڑی ہے یہ بار ہاں بولے تو ن تو پھر پیچے نہ ہٹتے آواز تو کہیں بات نہیں کلک سمجھ آنا چاہیے کیا ہے کا بولے
ایکدن چلاؤ دکھتے
ہاں کا اچھی لگی ہے
آ
کا چل گے
تا کام کرتابھی نہ ہوتا
پیسا ہے خال کالو والا کنفم بعد تو پیسا اتنا کمائیں گے ٹائپنگ راتوں دنوں کرتے رہیں گے اگر پیسہ ملتا تو یہ بات ہو گیا ہم بولیے نا بولیے وہ گھر گلا جسے گھر گلا تو بولیے نا کہ وہ کب آئے گا رہاچہ بتاؤ ہم اس کو کال کر کے سوری بول دیں گے
ہوں
ہاں ک کری نہ وہ گھر گی چوڑ کچھ مت اور لاو کوئی ضروری نہیں مطلب مطلب سمجھ آتا ہے بات کچھ اور ہے بس نا باہات کرھیرے کے چلتے کچھ چوٹا موٹا بہانہ کو ہے تو نا
آ
بات کچھ اؤ ہے چھوا موٹا مطلب بہانہ کجرے گی کیسے پیچھا چھڑا ہے ہوں
ہوں
نہ سنائے
ہاں ہاں ہ بول
کا تو بہت کاسٹ ہے کیسے ہوگا
کہ جی
کا کرت ہیں ہسنات
ہوں
تو ای آ کون کرا ہیں آ
ک کہل
کیا کرتا ہے
بول ل جان کے پ خر آ
تو فوٹو یہیا نہیں ہے دکھھ لینا رے بتیا ار ہوں
کم کر بلاا گل
کہ چیز لوگ
نوں کاال بڑاگے
اا تو بات چیت ہو جاتا ہو ہم جو ہے کہ سر میسج بھی نہیں کر سکتے ہیں ایسے بولا تھالا دوست بن کر رکھ سکتے ہیں اسے اور نئی بات دوست نہیں بننا ہے تو پھر نہیں ہےی ہے بلیے کہ لیاوں گے ہم کو ن ایک دوست بنانا ہے میرے پاس دوست ا لڑ کی ہ انیں کا کام گڑبڑا لا ہوں
ا
ہوں
کئی بات کے لے کےواد کرولو تھوڑا سا دھیرے دھیرے بڑا روک لے لو سلا
بیکار ہاڑ کی باجن
ارے ماتا پیچی جلے بھائی کبھی کبار ایک دم روک گی ہیں باری کارا کاری کر
اس سلاح یہی ٹھیک شادی کر
پورا کارا کاری کردل وہتس سیما پ آؤس ایک کسی س لے
ہاں
ہ لاسٹ اسٹیج پر رہؤ اگر کرتا مسج ا انہیں سے کرتا ہوں ا سے ہم نے کی کری جات
یہ ل نہ کہیے کہ ہمرو بات کرواؤ کم سے کم لڑائی جھگڑا میں تو بات کروا دب نا
ہے نا گاؤ باری سب کو چکر میں رتالا پریشان دن دن ب آدمی پارا ہائ کرار د ب لگلی سل جان اندد کا م کچھ دن کے
بیا نکاہ کر
تو لاکتے بت رہا چار پانچ پانچ گو کووں نے
زیادہ کچی کچ سڑاپ سڑاپ بیلٹ کھول کے مارے لاگ اس تو ماریوں نہ سکے نہ
کتا
بت کرشٹ کہ چتیا بنواتا ہے
کہ
تو
ارے بھاری ہوگ ہمک کہہے
آج وہ بھی
کال ہے اور بٹی گاڑی دلے بھائی
بتاؤ ای گ ہم ہییا
اریٹٹ کر دلی پارا ہ ہوول ر رہ اسٹیپ پ دماگ دھیی پلو ہو ہمار
ا ہم یہ نا ٹائم ہم مانگا ہے ہمک ٹائم چاہیے
کہہ دیے کہ را مادا چوود مت فون کری ہے اس کے بد
اللہ اللہ سے توڈر رہے اللہ سے تور
کہتے تم کتا ہے ٹیک ہے ہمار کتا رب موت کرنا کے بع
ہاں
یہ خراب لگ رہا ہے مال ہر چ گھر نہیں دیننا چاہیے تھا
کیا کریں اا لا اورورا آدات ہو گیارے
کاف
بات چیت کرے گ موڈ خراب ہو رہا ہے ہاں
ہوں
پیسہ کم کا کوئی جذریہ بتاا رے ت سو جا رہے ہیں اب گھر کچھ دن میں جائیں گے من نہیں لگ رہا ہے یہاں پیسہ کلیئر کر کے گھر آ جائیں گے گھر ہوں کوئی نہیں ہے م گھرا ہوا کو ہاں
گر جال من کرا تھ
ہاں آوا ہاں کا کے ارے کیا
کالور
پے فوٹو کھینچ لے بھائی
کالوا مت کٹے بنا بارہ منٹ کے
تو خالی ہوو کرتا تھا ر ہو چوا پے
وہ کچھ نہ بولو تب وہ کٹتے تھوڑی اپنے
پ ہاں ب ہاں ہی کری
ٹھیک ہوتے چپر اسپیکرو پ نہا ہو
سرے کا کا تھ ہیں
کت آھ ہیں
اسپیکروں پ نہ ہو ہے نا
ٹھیک
اور سب سمجھ بھی کیا تھا شھ
یا اللہ رحملہ ہلو
بسم اللہ
اگو سنائیا
ا یہ اس سک ہ بھیجتا
ہ ہ امنویہ
ہوں ہوں
ایئر بڈ لگلے ہیں
کہ ہو گیا
ایئر بڈ لگلے ہیں
ہاں
ب سورس لگ لے ہیں کا
بول
ہوگو فوٹو کچا
ہاں ہو گیا
ہوں کہ کر کچھ س میں نہیں ک ٹائم ہوگ ل
ارے روک سرے کار منٹ آؤ گا ا